ہیلو وعلیکم السلام وعیکم سلام بھائی جان بولے بائی جان کیا حال چال
سب خیریت ہے اپنا صیح ہو بھائی جان
وہ میرا بھی سب خیریت ہے
کھانا کھا لیے جی بھائی جان ہم تو کہا لیے آپ کہا لیے
جی بھائی جان ہم بھی کھا لیے کھانا وہئی ناشتہ کیے تھے بھائی جان بارہ بجے ناستا کیے تھ وہ
او ابھی کھانا نہیں کھائے
اب سیدھے بھائی جان شام کو کھاتے ابھی نہیں
اچھا ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان
بھائی جان بہت گرمی ہے بھائی جان پھر مطلب کہ کچھ دن ٹھنڈا رہتا ہے رات کو جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ صبح میں اتنا ہی گرمی ہوتا ہے اس سے دوگنی آپ کی طرف موسم کیس طرح
ادھر بھی بہت گرمی ہے بھائی جان مت پوچھیے اتنا دھوپ ہے بھائی جان کی دماغ خراب ہویا ہے اتنا گرمی ہے اور بتائیے نا بھائی جان پڑھائی لکھائی کیسے چل رہا ہے
ہاں سب خیریت چل رہا ہے آپ کا کیسا چل رہا
جی میرا بھی خیریت چل رہا ہے
کھانا پینا کیا کیا ہوا
دال چاول بھی کریلا کا بھروا تھا پھر
آواز نہیں آ رہی بھائی آوج کٹ کٹ کے آرہی ادر نیٹ کی پربلم ہے
دال چاول سبزی کھائے ہیں اور سلاد کھائے ہیں آپ کیا کیا کھائے ہیں
ہم تو ویسے بھائی جان چاول کھایا دال کھایا اور کوئی چیز کی سبزی کھائے پتہ نہی یاد نہیں آ رہا کس کی سبزی کا شاید سویابین تھا
اور ایسے بقرریید میں بھائی جان کہاں رہنا ہے باہر کہیں گھومنے جانا ہے بھائی جان لووں کے س گھر پ من ہے
چلیے گا تو چل چلیں گے آپ ہی کے ساتھ نہیں چلیے گا تو دیکھیے کیا ہوتا ہے
جی چلیں گے ضرور
ہاں تو چل چلیں گھ ہم گ آ کے ساتھ اور بتائیے آپ کے طرف بارش ہو رہا ہے کہ نہیں
بارش کہاں ہو رہا ہے بھائی جان ہوا تھا
کل بی بڑ سے تو کیا ہو جائے نا ایک دو
جی کل ایک دو گ برسی تھی لیکن اچھے سے نہیں برسی
تھوڑا دیر کے لیے
جی دو بجے کے قریب
رات کو بورست
رات کو
ا ہم کو لگانی دن میں ورسی ہو گی ہم کو بھی آواز آئی تھوڑا سا یاد نہیں لیکن آئی تھی آواز
جی اور بتائیے نا مطلب پڑھائی وڑھائی کس ککشا میں پڑھتے ہیں آپ
وہ جن بارو کاسلگزام
اچھا
آپ کس ککشا میں پڑھتے؟ ہاں پڑھائی تو کافی اچھی سے اور آ بت تو یہ آپ کو پڑھائی اچھے سے ہو رہا ہے
جی بھائی جان میرا بھی پڑھائی کافی اچھے سے ہو رہا ہے
اچھا ٹھیک ہے تو بائی ج پڑھتے ہیں نا بری
جی بھائی جان بڑھیا سے پڑتے ہیں اور بتائیے نا پیڑ پودے بھی لگائے ہیں کہ نہیں بھ جان
ہاں بھائی جان پیڑ پودے لگاے ہیں یہاں پہ تکیا کا پیڑ لگا رہے ہیں بھائی جان کی روئی ہوگئی تکیا ب نہیں
جی اور پھول میں کیا کیا لگائیں بھائی جان
پول ہو تو بھ جان بھائی جان ہا بہی ہے کو پتا نٹ کٹ کرے
تھاھوا پڑ رہای
پھول میں لگا ہے بھائی وہ جو پیلا کلر کا آتا ہے گولا گولا پھول اور اندر ہول ہوتا ہے بھائی چڑو ہوتا ہے توب کناائل جی سرا پتہ نہیں دام نہیں گیا تھا
اچھا
اس ٹائپ میں لگایا بھائی جان پیلا کلر کا ہوتا ہے اور گرین کلر کا پتا ہوتا ہے اس کے بعد ایک لال اڑہل کا لگا ہے اس کے بعد اور ایک دو لگایا بھائی جان جیسے آولا کا لگایا تو آولہ تو پھول تھوڑی ہو
ہاں
جلا کلر کا ہے ہاں بھ جان پھول لگا بھائی جان لیکن نام سب یاد نہیں ہے پت نہیں اتنا نام عجیب عجیب ہے ایک ہری سنگھار ہے ایک دو اور نہیں پتہ
اور کھیل میں آپ کو کیا کیا پسند ہے بھائی جان
کھیل میں بھائی جان ہم کو کافی چیزیں پسند ہے جیسے جیسے بھ جان کبڈی ہو گیا اس دن کھیلے تھے اس کے بعد ہو گیا کبڈی کے بعد لوڈو ہو گیا کیرم ہو گیا یہ سب پسند ہے بھائی جان اور کچھ نہیں کھیل لیں گے آئیے گا تو ابھی بھی کھیل لیں گے ہم کوک لیکن آپ کے بھائی جان جو کھیلنے والے تھے وہ تو مطلب گئے ہیں باہر موتیاری سے
ہاں موتہاری کام سے گئے ہیں بھائی
جی
چھوٹا باب رہتے تب مزہ آتے
بھائی جان چھوٹے وب تو ہے نہیں
جی جی ہارنے لگتا ہے
ہوں اور بتائیے آپ کا کیسا دن جا رہا ہے
جی میرا تو دن کافی اچھا سے گیا ہے اور آگے دیکھیے کیسے جاتا ہے آپ کا دن کیسے رہا ہے بھائیجن
ہاں میرا بھی کافی اچھا چہرا ہے پڑھائی لکھائی ٹھیک چل رہی ہے بھیا
جی بھ جان ٹھیک چل رہی ہے کیا کر رہے ہیں بھائی جان وے آپ
کچھ نہیں آپ سے بات کر رہا مطلب کہ موبائل چلا رہے یہی تو اور کیا کر رہے اور سوئے تھے بھائی جان اتنا گرمی ہے کہ باہر تو جا نہیں سکتے بھائی جان اسی کن ا بھی سوئے ہوئے تھے
بھی
اور بتائیے آپ کا دن کیسا جا رہا ہے ٹھیک جا رہا ہے بھ جان اور مطلب کہ کچھ سمے آپ کیا کر رہے تھے
جی بھائی جان ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے اور اب آپ کو لگ رہا ہے کچھ کر رہے ہیں بھائی
نہیں تو کا ہے بیھ کے آپ سے بات کر رہے
گھر گراہٹ سی آ رہی ہے بھائی
پہچان
ہاں بھائی جان
ابھی بھی جا رہی ہے پتا نہیں کیوں جا رہی لیکن کچھ کر نہیں رہے
ہم کو لگا ہے اپنے چھوٹے نواب سے گپتگو کر رہے
اور بتائیے نا ادھر تو آم
کیا پسند ہے بھائی جان
کس چیز میں بھن
کوئی چیز میں کچھ پسند ہے جب فری سمے ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں
جی بھائی جان ہم کو گانا سننا پسند ہے مووی پہلے دیکھتے تھے اب مووی دیکھنا نہیں پسند ہے اتنا کافی ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم میں پڑھائی کریں گے تو کچھنا فائدہ ہوگا اور گانا سن لیتے ہیں فری ٹائم میں پھر فری ٹائم میں رہتے ہیں تو کوئی کام بھی کر لیتے ہیں وہ بھی پسند ہے کام کرنا یہی سب پسند ہے بھائی جان آپ کو کیا پسند ہے بھائی جان
ہم بھی وہی بھائی جان پھر س ہمیں ہاتھ بٹانا یہی سب پسند ہے اور کیا
ڈی
آپ کو بھی یہی چیز پسند ہے نا
جی بھائی ہیں اور بت ہی نا کہیں یاتا پہ گھومنے چلنا ہے کہ نہیں
اجن کو مال گھومنے کا کافی پسند ہے بج نہیں بھائی ج ابھی تو نہیں گئے ہیں لیکن مال یہ سب گھومنے کا ہم کو کافی من کرتا ہے
جی
پارک یہی سب گھومنے کا ہو
جی بھائی جان بولے ہیں کہ پڑھائی جو ہو رہا ہے اس کا ابھی وہ جو ہم اس پہ کام کرتے ہیں پڑھائی پہ پڑھائی کرتے ہیں اس کا ابھی کوئی مطلب ریزلٹ نہیں آیا ہے تو کیوں نہیں آ رہا ہے بھائی جن
بھائی جان ابھی نہیں جا رہا ہے تو کوئی کارن ہی ہوگی بھائی جان دقت ہوگی کچھ
جی مطلب آئے گی نا بھائی جان
آئے گی بھائی جان آئے گی اب کچھ ہوگی دقت رزلٹ میں یا کچھ دری ہو رہی ہوگی تب نا
جی مطلب روکے گی نہیں ہی نہیں یہ بات ہے ن
نہیں ج رکی بھی کوئیس
ج جی ابھی نمبر دکھا بھی نہیں رہا ہے بھائی ج سمجھ
اچھا کوئی دقت نہیں ہے چنتا نہ کرے سرو ہو جا
جی
نہیں یہ کیا آ خر پوچھتے بھ ج ایک ہی چیز ب اب بتائیے بھائی جن اب کہاں کہاں گھوم
ہم بھ جان ابھی کہاں کہیں گھوم رہے ہیں بھائی جن
کہئی گھومے ہی نہیں
نہیں ہی بائی جن آپ کہیں گھومے ہیں کہ نہیں بھیجیں
نہیں بھی نہیں گھومیں گ ر
تو گاؤں میں رہے گا کہ کہیں باہر جانا
گاؤں میں ہی رہیں گے
ہاں
آپ کہاں رہی ہو
ہ بھائی جان سیوئیا بنتا ہے اور کیا کیا بنائیں گے بھیا
سوائے یہ کھائیں گے اور کیا کھائیں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھائیں گے ایسا آپ کیا کیا کھاتے ہیں
ہم تو کھاتے ہیں بھ جان دال چاول سبزی پنیر ٹکا پنیر کا سبزی مٹر کا مٹر پنیر کا سبزی کھاتے ہیں یہی کھاتے ہیں بھ جان
مانصاہاری زیادہ پسند ہے شاکاہاری
شاکاہاری
جی تب تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے بھائی ان کو تو بھجن شاکاہاریی پسند ہے یہ ب جناب کی طرف تو گ نہیں ہے تو بھائی جنتوں کیسے نکلتے باہر اچھا اچھا
اور کافی پیڑ پودے ہیں پیڑ پودے کی چھاؤ میں بیٹھتے ہیں بھائی
تو سڑک پر کیسے جاتے سڑک پر تولیہ لے کے
سڑک پر بھائی جب کام ہو کر رہے گا تب نہ جائیں گے ویسے تو دوپہر میں کام نہیں رہتا ہے دوپہر میں سب کوئی وشرام کرتا ہے
اچھا ٹھیک ہے تو
ٹھیک ہے بھائی جان آپ کی بات کر کے بہت خوشی ملی اللہ حافظ
پٹ ہو گ اٹھیک
ادھر سے کاٹ
ہوں